ام بھائی جان ہاں بھائی وکم سلام
وعلیکم السلام بھائی جان کیا حال چال سب خیریت تیں تو بتائیے کیسے
تو سب کھائی رہیے ت آپ اپنا بتائیے نا کیسا ہے
ہمارا تو بڑھیا ہے سب تندرستی چل رہی ہے بہت تھوورا موسم کے کارن گڑا گیا ہے باقی سب ٹھیک ہی ہے
موسم گڑبڑا گیا ہے کا بائی ج ن تور
ج بہت گرمی پڑ رہی ہے بہت ہٹ گرمی کچھ گڑی پڑ رہی
اتنا گرمی میں دھوپ لے کے جا رہا ہے بھائی جان
گھرم میں د دھ کیا ہوتا ہے
نہیں مطلب اتنا جو گرمی ہے نا بھائی جان تو ابھی ہم گئے تھے باغوانی میں پائے دول وہ بھی جانتے ہیں کتنا دور قریب تین چار کلو میٹر دور پہ ادھر ہم کو بگوان ہی پتتا ہی نہیں تھاک میرا بغیچہ کی دھر ہے ہم ہم کو بولا گیا تھا یہاں پہ آؤ ہاں ہاں بھائی جنا مطلب کہ وہاں پہ تھا آدمی اب بلا لیا ہے ہم کو ہم کو پت نہیں تھا بھائی جان اب ہم کہ آٹو سے جائے تو آٹو سے جاتے ہیں بھائی جان تو کافی دقت ہوتا ہے کدھر جاتا تو پتا ہی نہیں چلتا تو پیدلے پیدلے ڈھونڈ ہ تین چار کلو میٹر پیدلے گئے دھنے
بہت ٹائم لگا بھ جتنا لگے دیڑھ گھنہ د دو گنٹا لگا ہے
نہ اتنا نہیں بھائی جان آدھا گھنٹہ لگا ہے
ا تو ملا کت بگانی
ہاں مل ہے مل نہ گیا ہے بھائی جار
ا تھ بتائیے کھانا پینے ہو گئے کیا کیا کھائے ہیں
ا کھ بھائی جان چاول دال سبزی یہی سب کھیا بھائی جان آپ کھانا پینا ہوا ہاں ہ ہاں بھائی جان اتنا آج لیچی آیا بھائی جان تو
ا ہم تو چ چاول سبزی پاپڑ پری چٹنی اور یہ سب کھائے ہیں
کیسے مل رہا ہے لچی بھائی جان آپ کے یہاں
ہمارے یہاں نیچے تو مل رہا ہے دو سو ک مطلب دو سو روپے کسموں کو ملے گا ھ اس سے بڑھیا میٹھا ہے ہاں اس سے بڑھیا چاہیے تو تو ڈھائی سو میں سو
و بھائی یعنی تو کافی مہنگا ہے یعنی ہماری کتنا دو ہزار دو ہزار تک چار ہزار کاج ہم لچی لاائے بھائی جان
چار ہزار کی لیےچا کیا
دو ہج نہیں بھ جن کھانے کے لیے لائے ہے مطلب دو ہزار ل لیچے دیا تھا
وہ تو بہ جی
ہوں
وہ اپنے پل کا ہے نا
ہاں اپنا پہر گ ہے بھائی جان ایک دم برابر ہے ٹھیکٹااک ہے بائی جان
ہاں تو تھاائی کیا اور ک گیا تھا کیا ک گزے گیا تھ کہ
نہیں بھ جن وہ آج بائی بگیچ چ میں گیا بائیار ادھر کاپ بج رہا تھا چن سن نہیں بچتا ہے بائی جان جھنجھنا جیس پورا مطلب جنگل ہے آواز تھا کا بائی جان
منے لگتا رہ ڈر نہیںہنے لگ رہا تھا ڈر
اور بھائی جان پورا مطلب کان سن ہو گیا تھا وہ بج ہی رہا تھا بھائی جان مطلب کہ آدھا دو گھنٹہ تک تھے گاچھی میں بھائی جان تو بج ہی رہا تھا
ل رہا ہے دیکھیے ب سب آواز آتی پتا ہے سب میں کتنا لوگ لاشدے جلا دیتا ہے نا یہ سب کے کار آواز ک رہتا ہے سب ادھرے جی بھائی جان ادھر باغیچہ میں کچھ ہوتا ہے ب اے لاش جلتا ہے بغیچے میں ہوتا ہے
آدمی سب بھی تھا پھر بھی
ہمارے ہمار نامس ہی آواز کرتا ہے بولتے
ہ تو آپ کیسے لیچی کھائی گا بھائی جان باغیچہ میں جا کے کھے ہیں یعنی گاؤ سے سینتالیس
نہیں ہمارے گاؤں سے بھلیے حالت کاب نہیں آتے ہے اب ہمارا پیڑوں سب سب پیڑوں نہیں ہے پیرو کٹا آ گ تھ
ہاں بھائی جان آج بھی تو بھائی جان ہمارے یہاں پ جو پیڑ تویا ہے نا تو کتنا تو ڈالی ٹوٹ جاتا آدت تو دالی ٹوٹی ہی جاتا ہے بھائی جان
ہمارے ہمارے شہر میں تو پیڑ وڑ سب ہے ہی نہیں اور پیر کاٹ کاٹ کر روڈ بنا رہا ہے
پ ہے نہیں بھائی جان ا تو کچھ دکھتے نہیں ا تو بہت د دقت ہوگا گر میں بھی ہے بھائی جان مشکل سے مشکل کیس بھے ن اگر آپ کا پورا شہر گھومے نا جہاں جیتا ہے مارکیٹ ورکیٹ ہے تو مطلب کہ مشکل سے دس گ ملے گا پیڑ کیا بھائی جان ا وہ مطلب عجیب عجیب پیڑ ملے گا
آ لو ک ل کرتے تو ب کرئیے گھومنے کبھی آئے تھے ادھر
ہاں بھائی جان آئے تو تھے ہو گیا کافی کافی دن نہیں ہوا دو چار دن ہوا ویسے پڑھائی لکھائی چلتا ہے بھائی جان
بڑ چ تیاری س خا میں سمج ک نہیں آ پا سائنس دی جان جوولی ان
ا تو پڑھائی لکھائی ٹھیک پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا ہے
بس سب بول چ رہے ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کو پڑھائی میں ب لگ رہا ہے
ہاں بھائی جان میرا ٹھیک ہی چل رہا ہے پڑھائی لکھائی میں من تو لگ ہی رہ ہے
لگ رہائی سپا اس سال پس کیا جائے گا کہ فسٹ کیا جائے گا
نہ بھائی جان فرسٹ آ جائے گا اتنا تو ہے ہے اتنا بھی نہیں ہے یہ جتنے چلا جائے گا جی اتنا نہیں بھائی جان فرسٹ لٹ خط ہے ہمیشہ آئیے جائے گا فرسٹ کم نمبر آئے گا وہ منجور ہے فرسٹ آنا ہے آ نہیں ہے بھائی ن اس کوس بھی
یہ دعا رہے گا کہ ہم لوگ فسٹ ہی آیا جائے گا نہیں تو گھر پہ ہی بولی
چوبیس گھنٹہ پڑنا پڑے وہ منجور ہے لیکن اس سے ن منجور نہیں ہے نا تو عزت چلا جائے گا
یہ چلا جائے گا گھر پہ پورا یہ چلا جائے گا نا
یہ
گاؤ محلہ کا دو گاؤں گاؤں محلہ کا دو ستا ہے کیا پ رہا تھا یار
تو تو کنان میں پہلا آدمی بنے گے جس کا سیکنڈ ڈویژن ہے میں جی بھائی جان ہم میرے بھیا لوگ جتنے ہیں ان کا آیا ہے فور ہنڈریڈ تھری ہڈڈ فف تھری ہنڈریڈ ننٹی ٹو انٹر میں
کوئی سکٹ نہیں آیا ہے نا ب
کوئی سک نہیں آیا بھائی ج زیادہ کو رکھا تین سو پچاسی سے اوپر کپڑ آیا ہے
نہیں
کم نمبر چلے گا بھائی جان تین سو بیس تیس فرسٹ چاہیے بھائی جان ا ایسے ہم کو تو انجینئرنگ کرنا ہے بھائی جان تو اس کے لیے پچہتر پرسینٹ نمبر چاہیے
تو کیا کیا مجھے تو پرسینٹ آنے کا ممکن ہے تو پچہتر پرسینٹ آ جائے گا آپ کا کیا لگتا ہے تیاری کس سے لگ رہی ہے
ہاں ٹھیک لگ رہا ہے بھائی جان ہاں آ جائے گا بھائی جان دیکھیے تین سو پچہتر پلس نمبر چاہیے نا
ہاں
ہ
آ یے گا تو ہو ہی جائے گا تو کہیے کوچنگ چل رہ کر رہے ہیں کہ لائن ہی پڑھ رہے ہیں ابھی
آن لائن بھائی جان ابھی پڑ رہا ہے یوٹیوب سے
تو یوب تو سمجھ میں آ رہا ہے آن لائن آپ کو
جی بھائی جان یوٹیوب ہے اے آئی ہے آج کل کیا نہیں سمجھ آ جائے گا ا
اے آئی مطلب میں سمجے آئی صف اے آئی کا مطلب ہوتا کیا ہے
بھائی اے آئی سے آپ ہر چیز کرا سکتے جیسے اے آئی سے ایپ ای میل لکھ کوا سکتے یہی سے ہر چیز پتا کر سکتے بھائی جان یہ آپ کا ڈاؤٹ بھی سالو کر سکتا ہے جتنا بھی آپ کو ڈاؤٹ پرابلم ہوگا سب بتا دے گا
یہ چلانے والا انسانی ہے کہ مسیح ہے
کوئی اور چیز ہے یہی چلتا ہے یہ آپ لوگ چلاتے ہیں اس کو پیچھے سنبھالنے کے لیے ڈاٹا یہ سب بھی انسان ہی دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس خود آتا ہے
بت ن یہ جو ہے سب انسانی کا دن ہے جو اتنا انسان کر سکتا ہے اتنا مسیح نہیں کر سکتا
بھائی جان تو جی اتنا انسان کر سکتا ہے تو مطلب پڑھائی لکھائی میں وہ کر سکتا ہے جو ہم لوگ انٹر سب ہے نا بھائی جان تو اتنا کر سکتا ہے
مدد کر سکتے ہیں نا
اتنا مدد کر سکتا ہے اتنے کے لیے ہے
یہ بات تو یہ یہ سالو اس لیے ہانیکارک آگے چل تو رہ نا ہو جائے گا
کچھ نہیں ہوگا بھائی جان سب جھوٹ مٹ کے یہ سب مطلب اچھی ہے
نی جییک اتنی آئی کچھ لوگوں کے لیے بڑھیا بھی ہے کچھ خطرناک لوگوں کے لیے خراب بھی
کسی کے لیئے بھائیجان کو خراب نہیں ہے دیکھیے آپ کو مطلب پہلے ہوتا تھا کہ آپ گوگل سے سوال پوچھتے تھے اب اے آئی کہنے سے آپ کو آسانی ہوا ہے کہ نہیں
جی
کا بس سوال آتا تھا بھائی جان تو آپ کچھ بھی پوچھ نہیں نہ پاتے تھے اپنے من سے بات نہیں ن کر پاتے تھے ٹائم ویسٹ نہیں کر پاتے تھے آپ کو صرف جواب ملتا تھا اس سے زیادہ کچھ تھوڑی ملتا تھا اب اب جو پوچھیے اس کو کا ایک ورڈ میں جواب ملتا ہے اپ جس طرح کا کوشچن چاہیے اس طرح کا جواب ملتا ہے کیا بھائی جان
ہاں نہیں تھا نالج کےے بڑھیا ہے یہ جواب کے لیے آپ کے من میں جواب ہو سوال ہو کسی پوھے اس کے لیے بہتر یہ ہے بہتر بھی کرتا ہے
سوچیے آپ بڑے بڑے شہر میں جائیے گا نا بڑے بڑے دیش میں وہاں ڈرائیور یہ سب رکھنا بہت مہنگا ہے بھائی جان بہت مہنگا تو وہاں پہ ڈرائیور لیس ٹیکسی چلتا ہے اپنا لوکیشن سے بنا ڈرائیور کے چلتا ہے تو بھائی جان وہ وہاں پہ نکالا ہی اسی مقصد سے گیا تھا کہ وہاں پہ لیبر کافی مہنگا ہے اگر آپ مان لیجے ویسے ایک بار آپ گاڑی خرید لیجیے گا تو آپ کو لیبر ڈرائیور کا کوسٹ نہیں بھرنا پڑے گا کیا بھائی جان اور ب بڑے بڑے شہر میں جائیے گا تو ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ دو دو لاکھ روپیہ ڈرائیور کی سیلری ہوتی ہے تو آپ اتنا دیجیے گا بھائی جان ایک ڈرائیور کے لیے تو اسی کارن وہ سب نکلایا تھا بھائی جان کسی کے لیے اچھی بات ہے کسی کے لیے بری بات ہے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ چلانے والا کیسا ہے
یہ آ سے یہی سے موٹر سائیکل چل جائے گا نا
ہاں بھ جان چلتا نہیں ہے کار چلتا نہیں ہے یہی سے
چلایا ہے کہ نہیں کبھی ہاں
ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑا رکھیے بعد میں بات کرتے ہیں
تو خیریت س سب ٹھیک تو اگلی بار پری ملاقات ہوگی اللہ حافظ
اللہ حافظ
ہاں ہو گ